وعلیکم السلام ہاں میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ٹھیک ہے
ہاں سبھی ٹھیک ہے ہاں الحمد للہ میں سب ٹھیک ہے آپ سناؤ
بس شکر ہاں اچھا اچچھ سے اور کیا کر رہے تھے
کیا کرو
چائے پی
ابھی نہیں پ بس چھوٹا بھائی آئے گا تو چائے پی
ٹھنڈے موسم میں لگتی ہے نا اچھی چائے پ ہاں ہگ
چ تو کیال کی آ سو گ
ابھی کہاں ابھی اس کو نماز پڑنی ت تو اس نے بولا میں پہے نماز پڑوں گا میں نے بھی بولا میں تب تک پکا ہوں گی پھر اچھے سے بلاور پکڑیں گے اور چائے پیئیں گے
اچھا ٹھیک اچھا اس کو کل سے اب مکن پہ جانا ہے
کیوں
میں نے تو سنا اس نے بولا ہے بھائی کو میں اب یہ تک مکان پجگ
نہیں بیچ بیچ میں تو جاتا وہ تو جاتا ہی ہے لگ بھگ تو وہ ادھر ہی ہوتا ہے
نہ اس نے بولا ہے کنٹینوسلی مطلب صبح سے لے کے شام تک
وہ بول رہا تھا وہی بول رہا تھا میں بھی جاؤں گا گھر کا کیا بنے گا ہمیں لیکن اب کل ہوا نا نہیں کل ہوا نا وہ جو چاچو ہے نا وہ مطلب رو رہا تھا جیسے میرے پاپا کا پھر پتا ہے نا اس کو مطلب ہے وہ
ہر کوئی ہے نا مجبور اپنی اپنی جگہ
ہے لیکن اب وہ بہت زیادہ رو رہا تھا بول رہا تھا مجھے کوئی آتا ہی نہیں ہے تو کیا کروں مطلب رشتے رشت اس کو پڑھے نا وہی اس کے جو اپنے سسرال والے ہیں وہ بھی ایسے ہی ہے انہوں نے بھی اس کو وہ بول رہا تھا مجھے انہوں نے بھی اتنا نقصان ان کی وجہ سے اس کو اتنا نقصان ہوا ہے
اور کیا انہیں کی اصل اصل بات ہے اصل بات انیں کی وجہ سے ہو گیا نا
دو تین لاکھ اگر اس کو کہیں سے ملتے تو ان کی وجہ سے وہ نہیں ملے یہ بہت مطلب یہ اس کو بہت ہوا تھا یہ بول رہا تھا مجھے بہت زیادہ ہو رہا ہے پھر میرے پاپا کو برداشت نہیں اس نے میرے پاپا کا نہیں بولا اس نے بولا یہ تو آ ہوتا جب اس کو وقت ہوتا ہی یاتا ورنہ آب کو نہیں پتا پرسوں میرا پاپا ایسے ہی گیا ان کو کھانا لے کے اس کو برداشت ہی نہیں ہوا کہ ان کو مطلب کھانے کے بنا ہے وہ اس کو پکڑی تھی نا اسکوٹی
ہاں کیوں
اس کو یہ نا اس کو کے پیپرس نہیں تھے تو اس کو کو اسکوٹی پکڑی تھی چھوٹے والے بیٹے یکو تو پھر پاپا نے ہی دیا سن کو کھانا وانا یہ تو جاتے رہتے ہیں نا پاپا تو لگ بھگ وہی ہوتے ہیں
ہاں اتوار کو بایا بھی جاتا ہے چھوٹا بھائی بھی جاتا ہے لیکن یہ تمہیں تو پتتا ہے نا چھوٹا بھائی اس نے تو خود کو بیچا ہے وہاں پہ
وہی تو ورنہ کیا
وہ ہے منڈی میں وہاں اس کو آج کل بں ت بو م میں صرفاٹ آتا ہے کیا کرے ہر کوئی آپ نی اپنی جگہ جگتا ہوا ہے ہر کوئی مجبور ہے اب اس کی بات اگر ان کا سب ٹھیک ہوتا نا تو س سر خود بیٹھتا وہاں
ورنہ کیا بیٹھتا نہیں اسے بولا ہمیں بہت دن بھر کھڑے ہو گئے اب کچھ نہیں آپ مطلب ابھی ان کو زیادہ فیل ہوتا ہوگا اس کی وجہ سے بیوی مارنے کی وجہ سے ج
ہاں اور کیا اور کیا ہوا بھی مشکل مجھے کبھی کبھار یاد آتی ہے نا کبھی کبھار تو مجھے ہمیشہ وہ یاد آیا مجھے جیسے ج سے وہ ہوتا ہے نا وہ گٹن گٹن محسوس ہو رہی ہے کہ کہاں ہو گئی مجھے لگتا ہے جیسے ابھی آئے گی
مجھے ابھی بھی یقین نہیں ہوتا ج میں سمجھتی ہوں بولتی ہوں کیا تھا اس کی باڈی کیا تھی کیا ہو گئی ہوگئی آج اس بڑی کو
کے سامنے ہے
مجھے کبھی نہیں بھول گی وہ
کبھی نہیں کون کہاں سے بولے گا اس کو خدا خدائے رحم
کا مطلب یہ دو دو ہے نا جیسے اس کے وہ اپنے بچے ہیں نہیں ہے نا کون د د کرے گا اپنے بچوں کے ساتھ ایسا
کہ بات ہی مت کرو آپ
گ ایسا اپنے بچوں کے ساتھ وہ نہیں سوچتا کہ یہ میری بیٹی کے بچے ہے کتنا کچھ بولا ہے ان کے بارے میں چھوٹی والی بیٹی کے بارے میں کتنا غلط
یہ بات ہے نا ایک بعد انسان کچھ انسان جو بھی کرے گا نا اس کو وہ مطلب اوپر جا کے کے جواب دینا ہی ہے
سچ ہے ائنو نے میرے پاپا نے چاچو نے اس کو پرسوں دیکا تھا نا سڑک پین ہونی گاڑی روک کی ہے تو چاچو چاچو نے ہاں اس نے بولا ہے اس نے نہیں مانا ہے کیسا انسان ہے وہ گندا انسان کیا ہدایت دے گا اللہ اس کو مطلب آزما رہا ہے لیکن وہ دیکھو وہ کیسا انسان ہے
اور کیا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا خدا کی قسم انسان کو گورمنٹ ہےیکس بات دیکھو ناپ
س
انسان انسان مٹی کا بنا ہوا ہے اور اسی مٹی میں جانا ہے اور دیکھو جو خود جو اتنا سنبھالتی تھی ایسا کرتی تھی سب اس کے ہاتھ میں تھا سب کنٹرول اس کیا میں تھا کہاں جانا ہے کون کہاں جائے گا کوئی کیا کھائیں گے سب کچھ اٹھک آج آج سب کچھ ایسا ہی ہے جس کی جو مرضی وہ
وہ کرتا ہے اللہ کی قسم لیکن بردوشت اھی نہیں ہوتا ہے اس کا جب میں سوچتی ہوں نا جب میں اس کا سوچتی ہوں نا مجھے جیسے خود آنسو آ جاتے ہیں
پس سچ میں صحیح بات ہے وہ نہیں ہوتا ہے بارد کسی کو یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہوا ہے مجھے جیسے جلاگ ہے کہ وہ ابھی ہمارے گھر آئے گی اس کا وہ ہنستا ہوا چہرا نا میری آنکھوں
سامنے ہے سچ میں مجھے مجھے بس اس کا یہ آتا ہے مجھے کبھی کبھی پتاہ ہے مجھے ہوتا ہے کبھی میں سوچتی ہوں مجھے اب کبھی کبھی ہوتا ہے ہو میں نے اس وقت اس کے ساتھ ایسا جھگڑا کیوں کیا تھا میں نے ایک بار کیا تھا نا خطرناک والا جھگڑا کبھی کبھی پتا ہے اب مجھے مطلب وہ برا لگ
برا لگتا ہے تمہیں پتا ہے میں یہی سوچتا ہوں کہ ہم کتنا ڈرتے تھے نہا فون کرنے سے بھی کہتے تھے وہ فون اسی کے ہاتھ میں ہوگا وہ پتا نہیں کیا بولے گی پتا نہیں کیا کرے گی خدا کی قسم انسان سک اصل مع نےا ہر کسی سے محبت کرنی چاہیے ہر کسی سے چاہے اپنا ہو پرایا ہو محبت شفقت ہونی چاہیے کیونکہ یہاں کھ لینا ہے
ہ ہ ہ
کچھ بھی نہیں لینا ہے دیکھو نا مٹی
مٹی ہو گئی سچ میں یقین ہی نہیں آتا ہے و مجھے اس کے بچوں کا برداشت نہیں ہوتا تا ہے میں کل مطلب میں نے کل پتا ہے کیسے کنٹرول کنٹرول کیا ہے خود پہ مطلب وہاں پہ کتنا جب اس کو ان بچوں کا برت ڈے ہوتا ہوتا تھا کچھ ہوتا تھا وہ کتنا کچھ کرتی تھی چوری چپ کیک لانا
انہوں نے ان کے پا پانی کی اچھا
ہم نے چوری چوری کیا
اچھا کیا
ہوں
وہ کہاں کر نہیں دیتا
و ہ کیا
وہ نہیں کرنے دیتا
ہ
اچھا
آپ کو پتا ہے میری آپ کو پتا ہے میری کمرے کیی کڑیاں کھلی ہے اور مجھے پتا نہیں میری کیٹ کہاں ہے
ہ
وہ مت باہر نکلی ہے
ہائی پتاہ بھی نہیں ہے میں کیا کروں اب
اب سال پہلے باندھ رکھو پھر اس کو ڈھونڈو اور مجھے بتا بتا کو وہ ملی کہ نہیں
ہائی وہ باہر گئی ہے میں کیا کروں میں مار جاؤں گی اب کیا کروں میں
ارے کیا ہوا اس کو وہ کی باہر نکالتی ہے
رہی ہے
پتاہ ہے یہاں پہ ہے نا ہی ایک بلی آتی ہے اسکو میری عادت لا گی ہے وہ اتنا مطلب اتنا کتنا کھیلتی ہے اس کھڑکی سے میرے ساتھ چھوٹی
مے ہ کو کچھ ہو رہا ہے
کیا ہو رہا ہے
مجھے پتا نہیں میری بل کہاں ہے
اوپر مت گئی
ہائی میں کیا کروں مجھے کچھ ہو رہا ہے اگر وہ مجھے نہیں ملی تو
وہ وہی ہوگی
نہیں نہ مل رہی ہے
اوپر دیکھو
ارے نہیں ہے ہائی ہائی کہاں گئی
اوپر نہیں ہے نیچ اچے نہیں ہے تو کہاں گئی
اب میں پوگل ہو جاؤں گی
قطمت پیچھے اس کو کے پڑ گئے
ارے مجھے ٹینشن ہو گیاب میں کیا کروں
ارے وہی ہوگی آرام سے دیکھ لو مر ڈالو باہر نکلو نا دروازہ باند کر
میں بلا رہی نا اس کو بلو نہیں میری آواز سن کے آتا ہے نا وہ ہائی بہت ٹائم ہو گیا ہے نا کیا کھڑکی کو کھلے ہوئے
آپ نے آخری بار
ارے میرے پاس آیا تھا ہاں کیکہ مجھے نہیں پتا تھی کھڑکیاں کھلی ہے وہ نیچے آیا
آپ نے پیر سے
جکگر
ملی دیکھا آگ ت
آپ کو پتا ہے میرے ہارٹ کو کیا ہونے والا تھا
ارے وہ کہاں جاتا ہے
یہ میرا بچہ ہے بچہ میری جان اسی میں بستی ہے
ہاں مجھے لگتا ہے اب انسانوں سے زیادہ بائیوان ہی محبت دیتے ہیں جانور ہی محبت دیتے ہیں بنا کسی ملاوٹ کے چلو آپ بلو کو کچھ کھانے کو دو
ہاں سچ میں
چلو اللہ حافظ فیز
فیض